ہلو
السلام علیکم بڑے بھائی وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بڑے بھائی؟
ا الحمد للہ آپنا بتائیے
اچھا میرا بھی الحمد للہ ٹھیک ہی ہوں اور بتایا جائے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں آج تو بارش ہو گیا تو کرکٹ بھی کھیلنے نہیں گئے
اچھلی
اور وہاں شیواجی میدان میں پیچ بھی پورا خراب ہو گیا پانی وانی بھر گیا ہے
ہاں پانی آج بہت زیادہ بارش ہوا تھا نا اور بتائیے سنیے نا ایک بات پوچھے آپ سے یا تو کل آپ کہیں گئے تھے گھومنے
ہاں گائے
کہاں گئے تھے
نہیںتر ہاڈ گئے تھ
تھوڑا سا آپ بتائیے گا تو نیتراڑ میں کیسا لگا کیسا موسم
ارے بھیا پوچھیے مت اتنا وہاں مزہ ہے نا وہاں کا جو سن سٹ پوائنٹ ہے نا
ہاں بڑے بھائی
ا اتنا وہاں بھیڑ تھا کہ کیا بتائےیں
سن سٹ پوائنٹ پہ اور آپ لوگ کہاں کہاں گئے تھے
اور وہاں سے مطلب یہاں سے مطلب بہت اسٹرگل کر کے جانا پڑا
اسٹرگل کر کے
ہاں مطلب تھوڑا پریشانی آیا تھاھی ادھر جانے ٹائم
اچھا اب جانے ٹائم تو تھوڑا پریشانی آتا ی ہے تھا تو جیسے جیسے پہنچے اچھا
وہاں جا کے پھر روم بھی ڈھونڈنے میں ادھر ادھر تھوڑا ٹائم لگ گیا پھر روم لیے تو
آپ لوگ وہاں روم کیا یہاں پہ لیے تھے ییا
نہیں نہیں ہاں کرایہ پہ لیے تھے
ہ رائے پلییٹ ہیں
ہاں تو وہاں روم ووم بھی مطلب کوئی آدمی سے پوچھ کے لیے تھے وہاں
اچھا
اور وہاں پہ انا مطلب کھانا وانا سب وہی ہوٹل ہی والے کے طرف سے تھا
کتنا کا روم ملا تھا آپ لوگوں کو
ہم لوگ کو پندرہ سو
پندرہ سو روپیہ لگا تھا روم کا اے سی یا نان اے سی اے سی یا نان اے سی
کیاچی
اے سی والا ملا تھا کہ بنا اے سی والا
ہاں
اے سی والا ملا تھا
نہیں اے سی والا تو نہیں ملا تھا ایسی ہی
اے سی والا بھی نہیں تھا بڑی بھائی
نہیں نہیں ا سی والڑا نہیں
اور رات میں آپ بہت سے بھی ابھی شاعری سنا رہے تھ ایک رات میں شاعری سنائیے گا ادھر بھی
سنائیے آپ آپ تو شاعر ہے نا
اچھا ساعری سنا ہے بھائی بتائیے کس چیز پر سننا پسند کرو گے بڑی بھائی
کسی پر بھی سنا دیجیے آپ اپنے من سے
ار چھوڑو بات سےر سناال تقریر کرتے ہیں ن بڑے بھائی ٹھیک ہے بڑے بھائی تو آپ اس وقت کیا کہتے ہیں ا اجمیر آپ جان اجمیر آپ گئے ہیں کبھی
نہیں ابھی ت ااجمیر گئے نہیں ہے
اجبیر میں ایک درگاہ ہے خواہ غریب نواز کا درگاہ جان رہے ہوں گے آپ
ہاں ہاں
خواجہ غریب نوااز ہندوستان کیوں آئے تھے
تو نہیں معلوموم ہے ہم کو
خواضہ غریب نواز کے خاندان کس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں
آپ ہی بتائیے ہم کو د نہیں پا س نواںچ میں جانتی ہے ہاں
گف
ےگ
کلوں من آواز ہی نہیں آ رہی ویک اچ ہیلو ہیلو بڑی بھائی اور بڑے بھائی
آپ بتائیے اپنا کچھ
کیا بتا رہے ابھی تو بہت اسٹرگل میں ہوں میں ج
اچھا
اور کے پاپا ارے بڑے بھائی ا ہاں جی بڑے بھائی
ہاں
ج
میرے
یک بسو د میرے تو اپنا باپ کر لو بھائی میر باپ اڑی ہے
کیا گ وہی والا بات کر رہے ہیںپ والا اب سے
ہیلو ہیلو التمت بھائی ہیلو چے
ہیلو
و کہاں چلے گئے بھائی
نہیں نہیں بولیے
اور بتاؤ بڑے بھائی ابھی چوپ ہو گئے تھے آپ چ سناتے ہیں وہ سنا رہا تھا آپ کہ آج کل میرا زندگی خراب ہے بڑے باری اب الیون پس کیا ہوں ٹینتھ پ ہوں الیونتھ میں گیا ہوں الیونتھ میں اچھا نمبر آیا نہیں ایڈمیشن لینا ہے
او
تو
گب ثگچ د
ویسے آپ کون سے کلاس میں پڑے ہو تقریر
ہاں ہاں
گچ
ہاں سنائیے
آ ادھر اچھ آپ محرم کیوں منائے جاتے تو آپ کو پتاہ ہے
جی نہیں
امام حسین کا نام سن ہیں آپ
ہاں
محرم اس لیے ہم لوگ مناتے ہیں کیونکہ اس دن امام حسین کو یزید کے ذریعے شہید کر دیا گیا تھا کیا کر دیا گیا تھا
اید کر کے کرییا گے تھا
لائے میدان کے ارے کربلا کے میدان میں ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے
بہتر ٹوٹل بہتر تھے
بت سر
ار عباس کو جانتے ہیں آپ عباس کو اباس وہ ہے نا کہ جب وہ بھیڑ میں جاتے تھے نا تو وہ اکیلی پورے بھیڑ کو سنبھال لیتے تھے
اچھا
ان کے تلوار سے لوگ کانپتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ کانپتے تھے کانپتے تھے
جی جی
ان کے اتنا ان کے پاس اتنا طاقت تھا قوت تھا اتنا کہ حضرت علی ان کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے
ا
آپ سمجھ رہے ہو
جی جی
اور بتاؤ بڑے بھائی اب تمہیں بتا دیا آپ کو اگر کچھ پتا ہو تو آپ صرف ج جی ہ کرو گے تو اس سے کام نہیںا چلے گا بڑے بھائی
جی جی
تو کچھ بتاؤ اپنے بارے میں بھی
ابھی تو کچھ نہیں پڑھائی چل رہا ہے ابھی گھوم کے آئے ہیں
اچھا تو ابنیتر ہاٹ سے گھوم کے آئے ہو نہیں
جی
او اور بتاؤ کچھ
اور کیا مطلب وہی پڑھائی چل رہا ہے اور سوچے ٹینتھ کے بعد باہر جانے کے کے لیے
اچھا ویسے آپ کو کس چیز کی تیاری کرنا پڑے بھائی باہر جا کر
ابھی تو ایس ایس سی کا کچھ ہے کورس
اچھا ایس ایس سی کہ ن ایس ایس سی آپ کو مطلب کس چیز میں جانا ہے
کوٹ میں
اچھا مطلب آپ ایل ایل بھی کرنا چاہتے ہیں نا ہ
اسٹ اسینوگرافر کا کورس سنے ہیں
اچھا اچھا ہاں سمج گیامج گیا اسٹینو گگرافر ہ بہت اچھا نوکری ہے وہ بھی
جی
ویسے بھی آپ تو بھائی بہت ہینسم آدمی ہو آپ کی تو گرلف ایکسنٹ ہو گئی ہیں بھر بڑے بھائی
نہیں نہیں گرل فرینڈ تو نہیں ہے
جھوٹ کیوں بول رہے ہو بڑے بھائی
نہیںپڈ نہیں ہے مطلب ابھی کھوج ہی رہے ہیں ہم بھی
ہ ہ
اور آپ کو کچھ کرنا ہے یا پھر
ہم کو تو میں نے سوچا ہے کہ ابھی الیونتھ جیسا کہ میں نے لیا ہے کومرس اسٹم س
اچھا
اور کامرس میں آپ کو پتہ ہی کس چیز کا پڑھائی ہوتا ہے بزنس کا پڑھائی ہوتا ہے جس میں اکاؤنٹ اکاؤنٹ مینجمنٹ ہوتا ہے بی ایم ٹی ہوتا ہے اور بزنس وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے اکنامکس وغیرہ ہوتا ہے اور تو میں ابھی ہم کو بینکنگ میں جانا ہے
اچھا
جیسے کہ بینک پی او وغیرہ کا نوکری کر مشنری آفیسر وغیرہ
ہاں ہاں
جیسے کہ پھر دیکھو بینک پیو میں جاؤں گا نا تو اگر مجھے نوکری مل گئی تو مجھے ہر پانچ مہینے دو مہینے تین مہینے چھ مہینے چلیے گا
جی جی
اور
بینکنگ ایک سیف آپشن ہے جوک کہ آپ کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا ہے آپ آرام سے ٹائم پے جاؤ دس بجے تک آرام سے پانچ بجے تین بجے تک گھر آ جاؤ
جی جی
صحیح کہہ رہا ہوں نا
ہاں ہاں یہ بھی مطلب ایک طرح سے کام بڑھیا ہی ہے
ہاں کام ایک نمبر ہے
ہاں
کوئی بھی کام خراب نہیں ہو سکتا لیکن حالات مجبوری کے حساب سے نک سکتا ہے نا
جی جی یہ بات تو آپ آپ سہمت ہے
حالات اچھا ہے تو اچھا کام کرو گے حالات برا ہے تو آپ کوئی بھی کام میں جا سکتے ہو
جی جی
اچھا ویسے آپ کے پاپا کیا کرتے
ابھی تو میرے پاپا سبزی والے میں کام کرتے ہیں
بہن اجا اچھا ماشاء اللہ چلیے بڑھیا ہے
جی چلیے ٹھیک ہے تب اب ہم رکھتے ہیں
چلیے ٹھیک ہے بڑے بھائی ٹھیک
ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی